ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
ہیلو
ہیلو
ہاں جی سلام وعلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی شاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
میں بھی آج بہت اچھی ہوں سب کہتے ہے صحیح ہیں سوچا آپ سے نہ آج آن لائن شاپنگ کے موجوع پر اپنے کچھ خیالات پیس کر لیں کیونکہ نہ آن لائن شاپنگ کا آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے
جی انشاء اللہ بالکل صحیح سوچا آپ نے میں بھی سوچ رہی تھی کیوں نہ آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں اپن گفتگو کرے
بالکل بہت اچھا سوچا آپ نے تو آج کے دور میں نا انٹرنیٹ نے ہماری جندگی کو بہت آسان تو بنا ہی دیا ہے پہلے لوگ سامان خریدنے کے لیے بازار جاتے تھے لیکن اب زیادہ تر موبائل یا کمپیوٹر سے گھر بیٹھے ہی اپنی ضرورتوں کا سامان منگا ہی سکتے ہیں اور اس کی سہولیت کو آن لائن شاپنگ بھی کہتے ہیں اپن ہے نا کیونکہ وقت بہت کم وقت میں ہی ہم لوگ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں ایک طریقے سے گھر بیٹھے خریداری کر لیتے ہیں وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے زیادہ اتخاب ہوتے ہیں ہے نا تو آپ سے ہم سوشل میڈیا کے اس موضوع پر کچھ رابطہ کریں گے
جی جی با جی بالکل بالکل کر سکتی ہو اور نا ویسے آپ کو کون سی شاپنگ پسند ہے آن لائن یا آف لائن
مجھے تو ویسے دونوں ہی پسند ہیں آپ بتائیے آپ کو کون سی پسند ہے
جی باجی مجھے یہ تو نا آف لائن شاپنگ سب سے جیادہ پسند ہے
بالکل تو آپ بتائیے آپ کے کیا خیال ہے آن لائن شاپنگ کرنے کے پیچھے
ہیلو
ہاں بتائیے آپ کے کیا خیال ہے پھر آن لائن شاپنگ کرنے کے پیچھے تھوڑا صاف صافتا کریں گی
جی شاء اللہ میں نے نا کئی بار آن لائن شاپنگ کی تھی اب ویسے نا آن لائن شاپنگ اچھی بھی ہے کہ سمے کی بچت ہو جات تی ہے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا ہے گرمیوں میں گھر بیٹھے سامان آ جاتا ہے اور پھر بھی نا نقصان بھی ہے کہ جب کبھی سامان بیکار آ جاتا ہے پھر ریٹرن کرنے میں نا د دقت ہوتی ہے اسے میں نے اپنے لیے باجی سوٹ منگایا تھا تو میں نے منگا لیا سوٹ پھر اسے نا ریٹرن کرنے میں بہت دقتیں آئی تھی مجھے اور پیمنٹ بھی لاسٹ میں آیا تھا اس کا وہ بھی میسو بیلینس میں ہی آیا تھا
آ ہو سکتا ہے آپ نے نا آن لائن جب ریٹرن کیا ہوگا نا تو اس میں صحیح سے جانکاری فل اپ نہیں کیا ہوگا اس چکر میں ایسا ہوا ہوا نہیں تو زیادہ تر یو پی آئی ڈالتے ہیں نا تو یو پی آئی میں تو دو منٹ یا تین منٹ کے اندر ہی آ جاتا ہے
اچھا جی باجی اور پھر بھی نا آن لائن شاپنگ میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسے بھی کم نہیں کروا سکتے اگر آپ آف لائن شاپنگ کرو گے تو دکاندار سے ل لڑو گے جھگڑو گے تو نا زیادہ سے زیادہ آپ سو ڈیڑھ سو روپئے کم کروا سکتی ہو لیکن ایسا آن لائن ساپنگ میں آن لائن ساپنگ میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا ہے جو ایک روپیہ ہوتا ہے نا اسے بھی لے جاتا ہے میسو والا
بالکل ماشا اللہ آپ نے کیا درست فرمایا لیکن آن لائن شاپنگ کی آ فوائد ہیں نا وہ وقت وقت کی بچت بھی ہے آن لائن شاپنگ سے ہمارا وقت بچتا ہے ہمیں بازار جانے کی جرورت نہیں پڑتی ہے اور سہولیت کی گھر ہم بیٹھے بیٹھے کتابیں دوائیاں اور دوسری یہ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں اتخاب سے زیادہ وکلپ ہوتے ہیں ہم چناؤ بھی کر سکتے ہیں وہاں آن لائن ہمیں ایک ہی چیز کی کئی قسمیں اور الگ الگ قیمتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی چیز میشو ایک آئی ڈی مطلب ایک جو بینڈر ہوتا ہے نا اس کی اس پہ دکھا رہا ہے دو سو روپے کا کسی کے بھی دکھا رہا ہے ڈھائی سو روپئے کا کسی کے بھی دکھا رہا ہے پانچ سو روپئے کا لیکن اس کی الگ الگ کوالٹی ٹی بھی ہوتی ہے اس طریقے سے مقابلہ آ کرنا آسان بھی ہے الگ الگ ویب سائٹوں پر قیمت اور معیار کی تلنا کر سکتےہی ہیں اور اکثر لوگ آن لائن پر تک ا تک بھی کیش بیک آفر بھی مل جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ ہمیشہ آفر چلتے ہیں اس میں آئے دن آف۔ آف لائن میں ایسا نہیں ہے کہ آفرس سے کوئی چیز ملے زیادہ تر تو آپ نے دیکھا ہی بہت کہ آن لائن شاپنگ میں آفر ملتے ہیں ہیلو
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ اور ویسے نا مجھے تو نا آف لائن شاپنگ ہی پسند ہے زیادہ تر سے ویسے آن آن لائن میں تو بس سمے کی بچت کر سکتے ہیں گھر بیٹھے سامان خرید سکتے ہیں اور نا مجھے نا کھانے پینے کی چیزیں تو بہت پسند ہے آن لائن خری آن لائن منگاؤ گھر بیٹے آرام سے
بالکل ماساء اللہ آپ نے تو بہت درست فرمایا لیکن مجھے تو آن لائن کپڑے خریدنا اپنے لیے اور مطلب ضرورت کا جو بھی سامان ہوتا ہے نا وہ ساری چیزیں خریدنا آن لائن بہت پسند ہے کیونکہ میرے پاس وقت کی بہت کمی رہتی ہے اور وقت تو جب نہیں ہوتا ہے نا تو اور باز بازاروں میں جاؤ وہاں نئے کلیکشنس نہیں ملتے اور اور آف لائن کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپ اپن اگر آج دیکھیں گے نا تو بہت ایک سے ایک قسم کے الگ الگ قیمتوں کے پروڈکٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں
جیشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی اور ویسے ہی تو میں تو
ہے نا اور پسند بھی نہیں آتا ہے تو سات دن کے اندر کبھی بھی ریٹرن بھی کر سکتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے نا مجھے صحیح فرمایا ا ویسے نا میں غلط سوچ رہی تھی کہ آن لائن پسند نہیں ہے لیکن آپ نے بتایا تو میں بھی نا آپ سے آن لائن شاپنگ ہی کیا کروں گی نہ کہ آف لائن سمے کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور صحیح بھی رہتا ہے
بالکل اور رائے اور تجربات بھی ہو جاتے ہیں دوسرے کا گراہکوں کی ا رائے اور تجربات پڑھ کر صحیح فیصلہ بھی لیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ایپ سے اگر ہم کوئی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے نہ ہمیں اس کی ریٹنگ دیکھ لینی چاہیے کہ ریٹنگ کتنی ہے اگر اس کی ریٹنگ اچھی ہے تو اس کا پروڈکٹ بھی اچھا ہے اگر ریٹنگ اس کی اچھی نہیں ہے نا تو وہاں سے سامان خریدنا بالکل ایک طریقے سے مطلب پھر وہ ہو سکتا ہے گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے بھگتان کے آپ نے دیکھا ہی ہو کہیں کے کئی طریقے ہوتے ہیں یو پی آئی کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں نیٹ بینکنگ سے بھی کر سکتے ہیں کیش آن ڈیلیوری جیسے کئی ادائیگی سہولتیں بھی موجود ہوتی ہیں اور آن لائن جب اپن جیسے کہ اسے کرتے ہیں نا یو پی آئی سے تو یو پی آئی سے کرنے میں ہم کچھ ہے چھوٹ بھی مل جاتی ہے اور کیش کیش آن ڈیلیوری میں چالیس سے پچاس کبھی کبھی کسی کسی پروڈکٹ پہ ساٹھ سے ستر کا فرق بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی ہے
جی بالکل بالکل کل کل نا میری چھوٹی باجی نے فیس واس منگایا تھا تھا آن لائن تو اس نے نا یو پی آئی سے کیا تھا تو نا اسے ساٹھ روپے کا فائدہ مل گیا اس میں
ہاں تو بہت اچھا بالکل ایسے ہی میں بھی دیکھ دیکھ کے ہی منگواتی ہوں اور ویسے نا آن لائن شاپنگ کے نقصانات بھی ہیں بہت زیادہ ہم نے ابھی تواس پھر رابطہ کیا ہی تھا فائدے پہ تو ابھی ہم نقصانات کی بھی بات کر لیتے ہیں
جی بالکل
تو اگر ہم غیر متمئن ویب سائٹ سے سامان خریدتے ہیں نا تو وہاں دھوکہ بھی ہو سکتا تا ہے کبھی کبھی غلط سامان مل جاتا ہے کئی بار تصویر میں دکھایا گیا سامان اور صحیح سامان بہت الگ ہو تا ہے ہے نا تاخیر کبھی کبھی سامان کئی رسائی مطلب بھیڑ میں ہو جاتا ہے یہ ضروری خرچ مطلب آفر دیکھ کر لوگ ایسی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے میں بھی کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے لگا ہی نہیں ہے کہ اس کی مجھے ضرورت ہے لیکن میں نے آفر دیکھ کے خرید لیا جیسے ابھی میں نے گوند کاتیرا منگویا تھا نا مجھے لگا س ستر روپئے بہت کچھ آ رہا ہے تو میں نے دو پیکٹ منگوا لیا اس میں ہے نا تو وہ ایک طریقے سے ابھی ضرور تو ٹھیک ہے کیونکہ موسم بہت ٹھنڈا ہویا ہے وہ چیزیں گرمی میں کھائی جاتی ہے لیکن میں نے پھر بھی منگوا لیا ہے نا
جی جی انشاء اللہ تو وہ آن لائن شاپنگ پھر سستا آیا تھا تو پھر آپ نے چیک کر نہیں دیکھا کہ کیسا آیا ہے وہ
وہ بہت اچھا نکلا ہے میں نے دیکھ تو لیا اور غیر ضروری خرچ بھی ہو جاتا ہے نا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاتی معلومات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے نجی جانکاری بھی ہو جاتی ہے اگر ہم او ٹی پی پین یا بینک کی جانکاری کسی کے ساتھ فضہ کرتے ہیں نا تو سائبر فریب کا بھی شکار ہو سکتے ہیں نیار کی پریشانی کبھی کبھی سامان کی میاریا گڑ بتہ امید کے مطابق نہیں ملتی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ڈیلیوری والے آتے ہیں تو وہ ہمارے گھر تک کی جانکاری لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے ہمارے ساتھ نجی جانکاری کا بھی خطرہ رہتا ہی ہے نا
جی جی ان شاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ اور ویسے نا اس اس سے اچھا تو ویسے میرے حساب سے فائدے دایک بھی ہے ہمارے لیے نقصان دایک بھی ہے اور لیکن آن ل آف لائن شاپنگ کریں تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے
بالکل ماساء اللہ کیا آپ نے درست فرمایا لیکن اس کے بیچ میں نا ہمیں احتیاط بھی برت برتنا چاہیے ہمیشہ مطمئن ویب سائٹ سے ہی خریدے اپنا نجی جانکاری ہے نا وہ کسی کے ساتھ ساجھا نہ کریں رائے اور ریٹنگ ضرور پڑے ریٹرن اور ریفنڈ کی پالیسی پہلے ہی پڑھ لے مجبوط پاسورڈ رکھے ہیں سمے پر بدلتے رہے اور آ نئی ٹیک ٹیکنالوجی کی نعمت بشرط ہے اس کا استعمال ذمے ذمہ داری اور عقلمندی کے ساتھ بھی کیا جانا چ صحیح ہے
جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور آن لائن شاپنگ ایک بہترین سہولت تو ہے ہی اگر ہمیں اسے عقلمندی سے کرتے ہیں نا تو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں یا ہمارے لیے نا موف مسیب ثابت ہوتی ہے لیکن اگر ہم لاپرواہی کریں گے نا تو یہ ن نقصان کا بھی سبب بن جاتی ہے ہیلو
جی جی جی باجی آ رہی ہے آپ کی آواز نہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے بار
بالکل اآ ما سا اللہ آس سے بات کر کے نا مجھے بہت اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت بہت اچھا لگا انی کال میں ملتی ہیں اللہ حافظ
خدا حافظ